و علیکم
وعلیکم السلام کیسے آپ ہلو
ہیلو
ہاں جی کیسے ہو ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے
ہاں ٹھیک السلام علیکم کیسے ہو
تچ
بزار الحمد اللہ سب اللہ کا کرم ہے آپ سنائیے آپ کے وہاں سب خیریت
جی جی الحمد للہ اور کیا کر رہے ہو کھانا کھا
جی جی بالکل کھا لیا آپ نے کھا لیا
جی جی کھا لیا کیا کر رہے ہو ابھی
ہوں کچھ نہیں بس ابھی یہ پر کا سمے تھا تو بیٹھے تھے آپ سن رہ ہے آپ آپ کا آپ کے وہاں کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے
ہاں چل رہی ہے ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے موسم کیسا ہے
موسم بارش آا ہے
اچھا ہاں بڑھیا ہے سے مزے ہوں گے
جی جی بالکل بالکل اور مطلب ایسا ہے کہ اچھی زندگی ہونا بھی بہت ہی اچھا ہے نا ا کیاچھی لائف سٹائل ہے انسان کی صحت اور سوچ اور کامیابی تینوں پر اچ اچھا سا ڈالتی ہے آپ کا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کون سے کون سے بدلاؤ کر رہا مطلب اپنی لائف میں کرنا اچھا لگتا ہے
نہیں میں تو چاہتا ہوں دیکھو بدلاؤ ایسے ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے خالی فون پہ لگے رہتے ہے نا جو ہمارے جو جنریشن ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو جو نیچر ہے ہمارا ہم ایکسپلور نہیں کر رہے ہے نا تو فون بھی لگ رہے تھے انجوائے کرتے فون پ لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا نیچر میں گھوم کے آئے تھوڑا سپور کرے جگہوں کو ہے نا اتنی اچھی خدا نے قدرت بنائی ہے تو ہم لوگ کو چاہیے ایکسپلور کرے تھوڑا گھوم کے آ جائے ایک تو دیکھو گھومنے سے تو ایک تو سٹرس کم ہو جاتا ہے نا اور انسان مانسی طور پہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور فزیکلی بھی وہ ٹھیک ہی رہتا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے ہاں
ہوں ہوں میں بھی مطلب پہلے تو نہیں اٹھ پاتی تھی لیکن ابھی میں بھی اپنی لائف اسٹائل میں کچھ بدلا لا رہی ہوں جیسے کہ دیکھ کہ میں پہلے صبح مطلب جلدی اٹھنا شروع کر کر رہی ہوں پھر فضر کی نماز کے بعد تھوڑا ٹہل لیتی ہوں پھر کچھ دی ک کتاب پڑھ لیتی ہوں تو ایسے صبح کا وقت مطلب ایسا برکت والا ہوتا نا تو ایسے کرنے سے سے بھی ہاں مطلب صحیح رہتا ہے اگر دن کی شروعات اچھی ہو جائے تو پورا دن بہتر گزرتا ہے
صحی بات ہے نہیں تو بہت ہی اچھا بدلاؤ ہے آپ کی لائف کا دیکھو ابھی کیا ہے کہ ابھی تو ہم لوگ سوتے بھی نہیں ہے نا جو ہم لوگ کو چاہے سسٹی ایٹ آورس کا تو نیند ہم کو لینی ہی لینی ہے اور صبح سویر اٹنا چاہیے کہ ہم لوگ کرتے رات بھر تو فون پہ لگے رہتے ہیں ہاں صبح کے چار بجے تو جب کو ہم کو اٹھنا چاہیے چار پانچ بجے ہم لوگ سوتی ہیں اس ٹائم پہ تو آپ دیکھو گے ہمارے جو جنریشن چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں ہمارے بچے تو یہ دوپہر میں اٹھتے اب ابھی سیدھا کھانا کھا لیتے ہیں نا تو پوری لائف ال الٹی جا رہی ہیں کہ تو اس لیے یہ بیماری ان کو زیادہ اینزائٹی کے شکار ہے ڈپریشن ہے ان لوگوں کو تو یہ وجہ ہے لیکن اچھی بدلاؤ ہے مجھے مجھے لگتا کہ ہم لوگ کو چاہیے ایسا ہم بچوں میں بھی یہ وارڈ ڈالے کہ صبح سویر اٹھنا چاہیے ایسا نماز پڑو اس کے بعد تھوڑا گھوم کے آ جاؤ
جی بالکل بالکل جی بالکل مطلب میرا بھی پہلا ایسا ہی تھا کہ رات تک موبائل چلاتی تھی تو اس سے کیا صبح دیر سے اٹھا جاتا تھا تو اس لیے میرے کو بہت پرابلم ہوتی تھی پر اب میں نے موبائل کا استعمال کم کر دیا ہے مطلب یہ یہی آج کل کل کی سب سے بڑیمسیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر ضرورت سے کے مطابق استعمال کیا جائے تو ٹھیک نہیں ہے نا
بالکل
جی لیکن زیادہ استعمال وقت بھی بربادی بھی کرتا ہے اور سکون بھی کم کر دیتا ہے اس لیے اب میں کوشش کرتی ہوں کہ خالی وقت میں بھی موبائل کی بجائے کچھ ک کتاب پڑوں یا پریوار کے ساتھ وقت بتاؤ تو اور یا پھر کہیں گھومنے چلی جاؤ یہ صحیح رہے گا
بالکل
ہاں اور یہی سب اچھی لائف اسٹائل کی نشانی ہے نا کہ اپنے گھروں گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ان کی باتیں سننا اور ان کا خیال رکھنا بھی بہت اہم ہے
صحیح بات ہے نہیں جو ہمارے جو جو جنریشن ہے تو وہ اس پہ اس بات پہ تو بالکل بھی دھیان نہیں دیتی ہے بالکل بھی نہیں ہے نا دیکھو اگر جو آپ ہمارے پرانے لوگ دیکھو گے ہمارے دادا پردادہ لوگ ا وہ تو ساٹھ ستر کی عمر میں بھی کام کرتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا ابھی آپ ہمارے جو چھوے چوٹے بچے یہ بولتے ہیں ہماری کمر میں درے تھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم سے چلا نہیں جاتا ہے
ہوں ہوں
تو ہم لوگ کو چاہیے کہ جیسے کالج جانا اسکول جانا کام پہ جانا ہم لوگ کو چاہیے بائی واک ہم کو پیدل جانا چاہیے ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کی ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہیں
جاتے ہی نہیں ہے اور اس میں اہم حصہ ہے نہ ہمارے کھان پان کا بھی ہے ہمارا کھان پان ہی ایسا ہو گیا ہے نا کہ ہمیں ابھی شریر میں ہمیں موٹاپا آ گیا یہ آ گیا تو یہ کھان پان پہ بھی بہت اثر کرتا ہے اسی لیے میں میں نے تو ابھی مطلب باہر کا تلا بھونا یہ سب بھی کھانا سب بند کر دیا ہے نہیں کھا رہی ہوں جی ہیلو
ہاں ہاں ہاں جی ہاں جی
جی جی اسی لیے میں نے باہر کا تلا بھونا بھی کھانا بہت ہی اوائڈ ہی کر دیا ہے اور زیادہ تر تو میں نے بند ہی کر دیا ہے اس سے بھی کیا شریر صحی نہیں رہتا ہے
اور گھر کا کھانا ہی زیادہ کھاتی ہو ہ صحت اچھی گی تو انسان اپنے کام میں بھی اچھے سے کر پائیں گے اس لیے تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی روزانہ مطلب میں کر لیتی ہوں جیسے میں نے نے شروعات میں کہا کہ میں تھوڑا صبح ٹہلنے بھی جا رہی ہوں
نہیں ہم لوگ کو چاہیے دیکھو زیادہ کنزیوم کرنا کانا گھر کا ہی ہے نا جو باہر کا کھان کھاتے ہیں تو اس سے تو بہت ساری پرابلم ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کو چاہیے گھر کا کھانا ہی یوز کرے دیکھا اگر ہم کالج جائیں گے کام پہ جائیں گے تو اچھا رہے گا کہ گھر گھر کا کھانا ہی ساتھ لے کے جائے ہے نا لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہیں پہ جاتے تو باہر سے ہی کھاتے ہیں تو پتا نہیں ہوتا ہے کیسا بنا ہے کیا کیا ڈالا انہوں نے اس کو اس میں تو اس چیز کا دھیان دینا چاہیے ہمیں
دینا چاہیے جی بالکل بالکل صحی کہہ رہے ہیں آپ اور روز کم سے کم مطلب آدھا گھنٹہ تو واک کرنا ہی چاہیے اس سے بھی شریر کا ہلکا لگتا ہے اور دماغ بھی مطلب تازہ تازہ رہتا ہے اور لائف اسٹائل میں وقت کی پابندی بھی بہت اہم ہوتی ہے کیا ہو کہ جو انسان اپنے وقت کی قدر کرتا ہے نا وہی زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو ہلو جی جی تو اسی لیے میں تو اپنے کاموں کی ایک لسٹ بنا لیتی ہوں تاکہ کوئی ضروری کام چھوٹے ہی نا مجھ سے تو ایسا کرنے سے بھی وقت وقت بھی بچتا ہے اور دین عبادت اور علم کے لیے بھی ا سمے نکل جاتا ہے
نہیں نہیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ دیھکو ہم کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہے ایک لائف کیا ہے نا کہ کام کس ٹائم پہ کرنا ہے ریسٹ کس ٹائم پہ کرنا ہے جاگنگ کے لیے جانا ہے تو کس ٹائم پہ تو ایسے ٹائم اگر بناے گے تو ہم مینیج کر پائیں گے اچھے سے
جی جی بالکل بالکل وہی کہہ رہی ہوں میں ٹھیک ہے وہی بالکل نماز دوا اور قرآن کی بھی تلاوت انسان کی روحانی زندگی کو مضبوط کرتی ہے تو یہ سب ہاں جی جی تو یہ سب کرنا ہی چاہیے اور یہ اچھی صحبت بھی بہت ضروری اپنے لائف میں نیک اور محنتی لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہاں جی جیسے نیک اور محنتی لوگوں کے ساتھ رہ رہنے سے اچھی عادت ہے اہ مطلب ان کی اچھی عادتیں بھی ہمیں لینی چاہیے سے بھی بڑا حوصلہ ملتا ہے
بالکل صحی بات جی جی آپ جس جس انسان کے ساتھ چلو گے تو یہ تو اویسلی بات ہے کہ اس کی عادتیں آپ کو بھی لگ جائے گی
جی جی ہاں اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہیے اور میں مجھے نا پہلے غصہ بھی بہت آتا تھا پر ابھی میں نے اپنے غصے پر بھی قابو رکھا ہے اور مطلب کرتی ہوں کنٹرول کرتی ہوں دوسروں کی مدد کرنا اور ہمیشہ مطلب ہاں تو اس میں بھی اچھی لائف اسٹائل کا یہ بھی ایک حصہ ہے دوسروں کی مدد کرنا جی ہاں
گھر والوں کے کام میں بھی ہاتھ پٹانا چاہیے یا ہمارے جو پڑوسی ان کے بھی جو ار ہر کسی کو جو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے تو بھاٹ بٹانا چاہیے
بھٹانا چاہیے جی جی جی ہاں مسکرا کر ملنا چاہیے سب سے پڑوسیوں سے بزرگوں سے سب سے اور مین تو بزرگوں کی عزت کرنا چاہیے چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیے
اچھی بات تو یہی ہوتی ہے اگر کوئی انسان کتنی بھی پڑھائی کر لے کتنا بھی کچ اکھاڑے اپنی زندگی لیکن اس کا ویوہار اچھا نہیں ہوگ لوگ کے سات تو فائدہ ہی نہیں ہے اس کو تو انسان ہی نہیں سمجتے ویوار آنا چاہے اچھے سے بات کرنی چاہیے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ تو
ہوں جی جی صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ کام تو مطلب کیا ہے کہ آج کل لوگ پیسوں کے کمانے میں اتنے مشغول ہو گئے وہ جاتے ہیں کہ اپنی صحت اور پریوار کا کے ساتھ بھی وقت نہیں دیتے ہیں اپنے بڑے بزرگوں کے سھ بھی وقت نہیں دیتے تو کام ضروری نہیں ہے لیکن پریوار آرام اور صحت کا بھی اتنا ہی حق ہے زندگی میں تو وہ وہ وہ بھی بہت ضروری ہے
بالکل بالکل ہم تو پہلی پریورٹی دینی چاہیے ہم کو اپنی صحت پہ ہی کیونکہ جب انسان کے پاس اچھ اچھی ہیلتھ ہوگی صحت ہوگا تو پھر تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے پیسے بھی کما سکتا ہے کام بھی کر سکتا ہے نا اپنی صحت ہی بگاڑ لے کے پہلے تو کیا کر سکتا ہے انسان تو پہلے دھیان تو ہم کو یہی دینا چاہیے کہ شر پہ ہی
جی مطلب اچھی لائف اسٹائل کا مطلب صرف اچھے کپڑے یا مہنگی چیزیں نہیں ہے بلکہ اچھے اخلاص اچھی عادت اچھا صحت اور نیک کردار یہ ہے اگر انسان اپنی زندگی میں ا جی صفائی وقت کی پابندی اچ صحت عبادت محنت اور کیا کہتے ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ سب کرے گا نا تو اس کی زندگی خوشحال اور کامیاب بن سکتی ہے
بالکل بالکل صح ب ہمارا دین تو یہی سکھاتا ہے ہم لوگوں کو اچھے سے ہر کسی کو پیش آؤ اچھے سے بات کرو ہے نا بالکل صحیح یہی تو ہم کو بھی چاہیے ہم پیرنٹس لوگ کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو کئی اچھی اچھی عادتیں ہے نا دیکھو اب کیکہ آج کے زمانے میں جو بچے ہیں توے وہ تو بالکل ہی بدتمیز ہے
جی جی بالکل
ہم لووں کی غطی ہم لوگ پیرنٹس کو چاہیے کہ ماں بپ کواہے اچھی عادتیں ان میں ڈالے جیسے ہم لوگاتے نماز کے لیے مسجد جاتے تو ان کو چاہے ان س ہم کو چاہے کہ ان کو س اپنے ساتھ لے جائے گا تاکہ ان کی عادت پڑ جائے ہے نا
جی بالکل بالکل چلیے ہم میں پھر کبھی فرصت سے ا اس پر بات کریں گے ہے نا
چلو ٹھیک ہے مجھے تو بہت اچھاگا آپ بات کر کے
مجھے بھی مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کر کے اوکے اللہ حافظ